الل وعلیکم السلام ہاں ٹھیک چا ہاں جی کیا کر رہے ہو
ے ہوئے
اا چائے پی
ہاں چائے پینے کے لیے بھی بیٹھا ہوں ابھی ابھی سو کے اٹھے ہیں
ہاں تو ٹھیک ہے
اور بڑھیا
ہاں بس بڑھیا س ہم آ کر آ کے آن لائن شاپنگ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک
ہاں آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ موبائل فون یا کمپیوٹر سے گھر بیٹھے ہم کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہے کہ نہیں جیسے کہ اس میں کچھ ایپلز ہے امزون ہے فلپکارٹ ہے
ہاں جی ہاں جی
ہاں اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہے ایک ہے واق جی بچت
ٹھ
نہیں ہمیں جب ہم بازار کہیں پر جائیں گے ہمیں بہت ٹائم لگے گا سامان ڈھونڈنے میں جو بھی ہمیں چاہیے
ہاں وہ تو سر جود ہے
جی ہاں زیادہ ورائٹی بھی ملتی تی ہے وہاں پہ
ٹھیک ٹھیک
اور کم قیمت میں بھی مل سکتا ہے جیسے کہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کچھ سیل ہوتا ہے لو پرائز پہ یا کچھ پرسنٹ تک ہمیں چھوٹ ملتی ہے
ٹھیک
اور گاڑ ڈلیوری بھی ہے وہاں پر
ہاں ہاں وہ تو سبزی بڑ
ہاں خاص کر انت جیسے علاقوں میں دکان تک جانا نہیں پڑتا ہے کہ نہیں
ہاں صحی بات ہے
ہاں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی بھی ہے نقصانات اس میں ہوتا ہے کوالٹی کا مسئلہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے تصویر میں کچھ تھوڑی پتا چلے گا کہ کی کوالٹی کیسی ہے
ہاں وہ تو سچ بات ہے
ہاں اور لیٹ ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے دن کی جگہ دس دن بھی لگتے ہیں تین
صحیح بات ہے
ہاں کچھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے وقت سمیٹ پانا کہ جن
صحی بات
ہاں اور اس کی ہمیںاب جیسے کہ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں ہم ریٹرن تھوڑا مشکل ہے اس میں
صحیح بات
ہاں بہت سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے ہمیں اس کے ہم آدی بھی آدی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ہم کچھ ڈسکاؤنٹ دیکھ کہ سیل دیک ت ہم وہاں سے چیزیں لاتے ہیں جو ہمارے فائدے میں بھی نہیں ہوتی کہ
ہاں وہ تو سر باار
ہاں آیں ہم کیش آن ڈلوری کرنا چاہیے چھر سےنا چیک چوٹ تو چر سےنا وان سا اور کیا
اور یہ بزنس کا آئیڈیا کیسا ہے
ہاں بہت ہی بڑیا ہے
کیسا بزنس کر سکتے ہیں مطلب جس میں فائدہ بھی ہو زیادہ نقصان بھی نہ نہ اٹھانے پڑے
ہاں ہم کچھ کاروبار کر سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کاغذ پر پورا پلان بنا نہ چاہیے
ہاں وہ تو سچی بات ہے پہلے
ہاں جیسے گھر بنانے سے پہلے نکشہ بناتے ہیں نا ویسے ہی ہاں کامیاب کاروبار کے لے
ہاں کبھی کبھی لاس بھی ہو جاتا ہے بزس میں
ہاں پابند رہنا چاہیے
ہاں
اس میں لگتا ہے کہ یہ بی چ نہیں
تبھی تو فائدہ ہوگا جب
یا ہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہاں اور آئیڈیا ہونا چاہیے کون سا کاروبار ڈالے ہم جیسے کہ موبائل فون ہے ریپرینگ کا وہ بھی یہ کاروبار ہے بیچنے کا جیسے گاڑیاں بیچنے کا کاروبار ہے
ہاں ہاں وہ بھی اچھ
اور وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسٹمر کون ہے جو خرید رہا ہے
ہاں جی ہاں جی
اں اور جو جگہ بھی دیکھنی چاہیے اور جگہ بھی دیکھنی چاہیے دکان کی کے لیے جو کسی بازار میں پڑتا ہو جہاں پر بھیڑ ہو ت
صحیح بات پہلے چھوٹے سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے بلڈ بڑا بلڈ کرنے کے لیے
اور قیمت بھی دیکھنی چاہیے
ہاں ہاں
مارکیٹنگ لوگوں کو کیسے بتائے گے کہ پھر ہاں ایڈورٹائزائن بھی کر سکتے ہیں ہ اس میں نقصان بھی کام ہوتا ہے اور قصہ بھی آسان ہوتا ہے
ہاں
بھی ہوتی ہے بڑا سوچنا چاہیے
ہاں بڑا سوچس
منا چاہاہ کیا
ج
ہاں اور بہت سے فائدے ہیں اس سے
جی
کنت اور جیسے کہ پانی پانی ہمیں بچانا چاہے کیونکہ پانی زندگی ہے ہے کیا نہیں پانی کے بغیر انسان تین دن بھی زندہ نہیں رہکھ سکتا ہے
خاص کر کے گرمیوں میں
ہاں آج تو بہت گرمی ہے
اس اس لی ہ ہائڈریٹ نہیں ہونا چاہیے ہائڈریٹ رہنااہے
ہاں
اور پانی کو تو ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے
ہاں پانی اوپلوڈ بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں گندا نہیں پانی
ج
اب ہاں اور پانی ہاں آپ بتائیے کون کو سے نقصانات ہے
جیسے کہ مطلب پانی کو کسی بھی مطلب ہ
ابالنے سے ہاں اور ہمیں پانی کیسا بچانا چاہیے نل کا بند کرنا چاہیے جہاں بھی دیکھے
صحی بات ہے
ہاں لیکیج ٹھیک کروانا چاہیے اگر کہیں پر بھی لیکیج ہوگا اور بالٹی استعمال کرنا چاہیے
ہاں ہاں سچ بات ہے
ہاں جب گاڑیاں فرش دھوتے ہیں نا اس کے لیے پانی کے بچائے پانی بچانا چاہیے پائپ سے نہیں دینا چاہیے کچھ بکٹ وکیٹ لینا چاہے اسی سے پانی مارنا چاہیے اور کم پانی سے نہائے گی زیادہ نہیں ڈالے گی ہاں ہاں اور فلش کا استعمال کرنا چاہئے کم استعمال کرنا چاہیے اور ب بارش کا پانی جمع کرنا چاہیے
خبلہس پانی جام پانی جانوروں کے لیئے بھی فائد مند ہے ہے نا
ہاں ہاں اور جو سب ہاں
پانی کے بنا اور زندہ نہیں رہ سکتے
ہاں کسانوں کے لیے
پانی کے بنا زندہ رہنا مت مشکل ہے ہاں ہم ہماری کے ایک انسان کو دن میں کم سے کم دو یا تین لیٹر پانی تو پینا چاہیے ٹھیک ہے ت توک
ہاں پانی زندگی ہے ہمارے جسم کا ستر فیصد حصہ پانی سے بنا ہے
پانی ہمارے جسم درجہ حرارت کو برقرارکھ رکھتا ہے
تین دن بھی سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہ ہ اور کسان فصلوں کے لیے بھی پانی
ہاں وہ بھی ہے
جانور اور درخت بھی پانی سے ج زندہ رہتے ہیں
ہ ج ہ
ہاں اور صاف پانی پینے سے سے ہم بیمار نہیں ہو سکتے ہیں ہاں ہاں ہمیں پانی صاف کرنا چاہیے
ہاں ہاں ہاں پانی میں اور کوڑا نہیں چاہیے پانی خراب ہو جاتا ہے اس سے
زمین پر بھی بہت ہی کم پانی ہے پینے کے لیئے
ہاں ہاں
تین پرسٹ کیا جد اور پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ا ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے
ہاں ہاں اس کے بنا تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے نہ جانور زندہ رہ سکتا ہے اور نئے انسان ج
ہاں ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا
اوکے اوکے کو توڑ توو